السلام علیکم آصف بھائی
والد م ع السلام رحمۃہ اللہ برکات ہو غلام بھائی کے کہ ہیں آپ الحمد للہ بالکل لیتے آپ یہ س ٹھیک ٹھاک خچ خچ خ
ہاصی بھائی ا
بہت اچھا کیا بھائی بتائیے کیا حال چال ہے لام بھائی
پڑھیا ہےیاسی بھائی دراصل میں سوچ رہا تھا کہ کہیں گھومنے چلا جائے کوئی ایسی جگہ گھومنا بھی ہو جائے اور اسلامی تاریخ اور توہجیب کے بارے میں بھی جاننے کا موقع ملے
ماسا اللہ بہت اچھا خیال ہے اگر اسلامی پریٹن کی بات کرے تو اجمیر شریف سب سے پہلے جہن میں آتا ہے
بالکل میں نے بھی بہت سنا ہے وہاں کا ماحول کیسا ہوتا تا ہے آصم بھائی
بھائی بہت روحانی ماحول ہوتا ہے دور دور سے لوگ دعا کرنے آتے ہیں وہاں کی فضا دل کو سکھ خون دیتی ہے
الحمد للہ انشاء اللہ ایک بار ضرور جانا ہے اور اگر دلی جاؤ تو جگع مسجد دیکھنا مت بولنا اس کی بناوٹ اور اس یہہس دونوں لاجواب ہیں
جی
تصویر دیکھی ہے ماسء ال بہت خوبصورت ہے
حیدر آباد بھی اچھا ہے وہاں مکہ مسجد اور چار مینار دونوں دیکھنے لائق ہے ساتھ میں حیدرآباد بادی بریانی کا مزہ ہی الگ ہے
بریانی کا نام سنتے ہی بھوک لگ گئی ارے بھائی سفر کا مزہ ہی یہی ہے نئی جگہ نیا ماحول اور اور اچھے لوگ صحیح فرمایا آپ نے ویسے آپ کا سب سے پسندیدہ اسلامی پریٹن کون سا ہےیاسیی بھائی ذرا بتائیے گا ہم کو جی غلام بھائی جان میرے حساب سے اجمیر شریف وہاں جا کر دل کو کو بہت سکون ملتا ہے
اور اگر کبھی اللہ نے موقع دیا تو حج اور عمری بھی کریں گے ان شاء اللہ آمین اللہ ہم سب کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورا کی زیارت نصیب فرمائے آمین یا رب المین
تو پھر پلان کب کا ہے گلام بھائی جان
میں سوچ رہا ہوں ناصف بھائی اگلے مہینے چھٹی لے کر نکلے پہل اجمیر شریف دلی کی جمع مسجد دیکھیں گے
بہت بڑھیا پلان ہے ٹکٹ پہلے سے ہی بک کر لینا
جی بالکل ہوٹل بھی پہلے سے دیکھ لیں گے تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو
اور سفھر میں نماز کا بھی پوری احترام رہے گا
جی انشاء اللہ نماز اور دعا سب سے پہلے یہی اصلی برکت ہے بھائی ٹھیک کہاں اپ نے اچھا آصف بھائی اب میں چلتا ہوں اور حشی بھائی انشاء اللہ اللہ خیال رکھیے اللہ انشاء اللہ ضرور چلیں گے
ہ
جناب
غلام بھائی مناج گرامی کیسے ہیں امید کرتا ہوں گی آپ آپ کا پلو عیال تمم عزیزوں اقر اور گھر کے سبھی فائراد اللہ تالا کے فرض کو کرم رحم اور فیاض میں ہوں گے بہت عے سے آپ کی آواز سننے کا
خواہش تھی آج موقع مل گیا تو دل
نے کہا کہ سب سے پہلے آپ کے ہی گفتگو کروں
الحمد للہ ربی العالمین سب کچھ مالک یا قیام کے کرم سے بہتر چل رہا ہے غلام بھائی آصف بھائی جان آپ سنائیے جناب آپ کی صحت کیسی ہے کاروبار کی کیا خیریت ہے گھر بار میں کیا احوال ہے والدین اہل جو ایال اور تمام دوستوں کی خیریت تو ہیں الحمد للہ سب لوگ خیریت ہیں اللہ تعال کا
اللہتا ال ل کا جنا بھی شکر ادا کیا جائے کم بس آج کل کاروبار کی مشورت کچھ زیادہ ہو گئی ہے صبح سے لے کر شام تک کام ہی کام کرتا ہے
کبھی کسی گراہک سے ملاقات کبھی حساب کتاب کبھی سفر کی تیاری تو کبھی گھریلو ذمہ داری ان سب مرلی مشغولیوں کے درمیان آپنے عزیز دوستوں سے اتعام کے ساتھ گفتگو کرنے کا وقت کم ہی مل پاتا ہے لیکن دل میں ہمیشہ یہ احساس رہتا ہے کہ کہ آپ لوگ سے رابطہ قیام رکھنا چاہیے جی بالکل درست فرمائے آپ نے دنیا کی مشہورت کبھی ختم نہیں ہوتی ہے انسان اگر ہر وقت دنیا کاموں میں ہی الجھا رہے تو رشتے کی مجرمہ دھیرے دھیرے کم ہونے لگتی ہے نا غلام بھائی جان اس لیے وفا سے اپنے کا حال پوچھ لینا خیریت معلوم کر لینا اور محبت میں گفتگو کر لینا بھی ایک بڑی نعمت ہے
جی بالکل آج کل سوشل میڈیا اور موبائل نے زندگی کو آسان تو بنا ہی دیا ہے لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ دل کہ ندیاں پہلے جیسا نہیں رہی لوگ گھنٹوں موبائل استعمال سمایل کرتے ہیں مگر دو منٹ دل سے کسی اپنے کا حال پوچھنے کا وقت نہیں نکال پاتے یہ وجہ ہے کہ میں نے سو نہ صرف ایک میسج بھیجنے کا یا سیدے آپ کے فون کیا جائے تاک انیات گفتگو ہو س وہ غلط کطپے
اللہ آپ کو سزا ایک خیر عط فرمائے یقین مانیے اب کسی عزیز دوست کا فون آتا ہے تو دل کو ایک عزیز راحت اور مسرت حاصل ہوتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دوریاں ایک پل میں سمٹ گئی ہے تو رشتے بھی ایسے نبھائے جاتے ہیں اخلاال بخول محبت اور ادب کے ساتھ
بالکل ارشاد فرمایا آپ نے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دریا مین محبت الہف بھائی چارا اتحاد اور آپس سی یا زخی ہمیشہ کامیاب رکھے دنیا کے بھاگ دوڑ میں بھی ہمارے دل ایک دوسرے سے جڑے رہے اور ہم ایک دوسرے کے کام آتے رہے
آمین یا رب العالمین اچھا جناب اب یہ بتائیے کہ آج اچانک فون کرنے کی کوئی خاص وجہ ہے کہ یہ صرف حال چال معلوم کرنا مقدس تھا
جی حال چال تو معلوم کرنا تھا لیکن اس کہ علاوہ ایک
آ ہم مشورہ کرنا تھا درکار تھا درخواست تھا در اصل میں آپ کی دنوں سے کافی دنوں سے یا تجویز بنا رہا ہوں کہ اگلے مہینے کچھ دنوں کی چھٹی لے کر کسی ایسے مقام کی سیر کی جائے جہاں روحانیت بھی ہو تا کہ تاریخ بھی ہو تہذیب بھی ہو اور علم میں بھی اضافہ ہو ایسی جگہ جہاں جا کر
انسان صرف گھومنے ہی نہیں بلکہ کچھ سیکھنے بھی اپنے خیال اور طرج زندگی میں بھی بہتر محسوس کرے
ماشاء اللہ یہ تو بہت خوبصورت خیال ہے آپ کا آصف بھائی جان سفر صرف تو فریح کا نام نہیں ہوتا ہے بلکہ تجرمہ م دما اور علم حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہوتا ہے جب انسان الگ الگ شہر میں شہروں کی تہذیب لوگوں کے خیال مو مسجد مدریاس اتہاسک م مقامات اور اسلامک وراثت کو دیکھتا ہے تو اس کی سوچ سے شرت پیدا ہوتی ہے اور دن میں دن کی محبت اور بڑھ جاتی ہے
بالکل میری بھی یہی خیال ہے کہ اگر سفر کیا جائے تو ایسے ہو جوو دنیا آرام کے ساتھ ساتھ دن اور روحانی قائدے بھی دے